السلام علیکم
وعلیکم السلام اور خیریت
سب الحمد للہ سب اچھا ہے
اور کھانا ہو گیا
نہیں ابھی تو نہیں ہوا ابھی جسٹ روٹی بنا کر آئے ہیں
ہوں
پھر جائیں گے نیچے نماز پڑیں گے تب کھانا کھائیں گے
او ابھی نماز بھی نہیں پڑھی ہیں
کچھ نہیں گیارہ بج جاتا ہے سونے میں روز کے روز
صبح کتنا بجے اٹھتے ہیں
صبح نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں اٹھیں گے نماز پڑھیں گے ہوں ادھر نیند نیند بھی پورا نہیں ہوتا ہے رات کو اگر لائٹ الر لائٹ کٹ گیا تو گرمی کے مارے الگ یے اپ اٹھ کے اوپر نیچے ہونا
ہاں وہ تو ہے
آج تو اتنا گرمی نہیں لگے گی اور لائٹ بھی بڑھیا دے رہا ہے جو کل سے کل گرمی ہوئ ت تھی اور لائٹ بھی نہیں تھا
ہاں ادھر زیادہ لائٹ بھی کٹتا ہے
بہت زیادہ ادھر گاؤں میں نا اتنا پربلم ہے نا شہر میں اتنا پربلم نہیں ہوتا ہے
نہیں آو ادھر کے لوگ سب ویسے جاگروک نہیں ہیں لائٹ رہتا نہیں رہتا کوئی معنی مطلب
فور منت میں قھرچا تو کرتے ہے کہ سب دے دی یہ کے بات میں
کٹ گیا ہے تو اطمینان سے رہنے دے گا کٹا ہوا ہے یہ نہیں کہ کال کر کے اگلا بھی بجلی وباگ سے بولیں کہ لائٹ دو کچھ نہیں بس گزر رہا ہے ٹائم تو گزر گزرنے دیتا ہے
ہوں
اور
کھانا پینا ہو گیا آپ لوگ کا
نہیں نہیں آہل کے دادا یہ سب کھا رہے تھے ہم بھی بچوں لوگ سے تھوڑا سا موبائل دیکھنے لگے
ہی
دن میں ایک بار بھی سوئے نہیں ہیں تو نیند آ رہا ہے
ہوں دنوں میں سونے سے نیلوا نہیں آتا ہے ابھی جلدی ہم بھی نہیں سوتے کبھی کبھی موقع مل گیا تو سو گئے نا تو پھر دن بھر چاہے
تو ویسا ہی ہوتا ہے
آل آل سو گیا کا
نہ سب ہےسے میرا سر پہ سوار ہوا ہے
ہ
آگے پیچھے مندرہ رہا ہے
ہوں
ہوں
لوگ کا کھانا ہو گیا
نہ نہیں ہوا ہے چھوٹا والا بابو کھا لیے ہے پھر بھی سویا نہیں ہے
ہ تو بچپن ایسے ہوں دیر رات کو سوتا ہے کیا لیکن دن میں سو گیا نا بیچارا ہوں
ہوں سو گیا ہے توارو لیٹ سے سوئے گا
ہاں ابھی تک پیساب کرتا ہےبستر پر
یہ چھوٹکا و نہیں کرتا ہے بڑکا ن کرتا ہے
ہوں ہم کو لگا کے چھوڑ دے رہے ہوتے
ہم کبھی کبھی کر ہی دیتا ہے
ہوں ان لوگ اتنا بڑی ہو گئی ہے علیہ اپنے سے کرتے رہتی ہیں ابھی تک
ہوں ان لوگ کا تو دوا بھی چلاا
ہوں
کتنا تب میں کوئی سنوائی ہے
ہ سنوائی کا بات نہیں ہے نا اھی اٹھائی بھی نہیں کرتی ہیں بھابی ان لوگ کو دو بار
ہ اور نہیں ان لوگ آہل کے تو ہم دو بار رات میں اٹا دیتے ہیں تب وہ ہےسو صبح ہو ئےتک تک کر دیتا ہے زیادہ میں پسی ہے
صبح کتنا بجے اسکول جاتا ہے
صبح ساڑھے سات بجے
چھٹی کتنا بجے ہوتی ہے
دو بجے
ہ
ہوں آتے یہاں اڑھائی بج جاتا ہے
ادھر مدرسہ ودرسا نہیں چلتا ہے کا
مدرسہ چل رہا ہے لیکن ہے کہ آتے ہیں س لیٹ ہو جاتا ہے تین بج جاتا ہے تو پھر جانے کے لیے کھوج بھی نہیں کرتا ہے
ہوں تو اردو اورر بھی کم سے کم گھر پہ دھیان دیول کیجیے
ہوں ابھی ادھر ڈسٹرب ہو گیا ہے پندرہ بائیس دن سے نہیں پڑھ پا رہا ہے
تبھی مطلب کہ پڑتا نورانی کر رہا کی ہم پا رہا
پانی کادا بڑیا پکڑ لیا تھا لیکن پھر ہے
ہاں تو پڑھتے پڑھتے بڑھیا پکڑ رہے گا چھوٹ جائے گا تو تو سب بھول ہی جائے گا
ادھر مولانا صاحب ہے س محرم کہ کے چھٹٹی چھٹٹی مناتے رہ گئے فر انلوگو کے آرٹ چل رہا ہیں
ہوں تب تو اس کو ہم پارا کم سے کم پڑھنا چاہیے
ہوں لگاتار نہیں نب جاتا ہے اس اسی لیے ہو جا رہا ہے پیچھے
تان م درسن پڑھتے رہتا نا تب ہو جاتا
ہوں
اورار ماموں کے بیٹی چھ سات سال کے ہے اس کو بیس گ مطلب سمجھیے تو پورا امپارا ہی یاد کر لیے
نہ
ہاں اور پورا قرآن صریف ایک بار ختم مطلب اس کو کبھی ٹائم نہیں ملتا صبح ترنت بنا برش کر لے مدرسہ خالی اسے مھ ہو کر چھ بجے آئے گی ترنت ناشتہ کرے گی اسکول بھاگے گی اسکول سے آئے گی ترنت مدرسہ جائے گی پھر مدرسہ سے آ کر وہی تھوڑا بہت کھیلے گی پھر شام کو ہوم ورک بنا کر سو جائے گی
ہاں
مطلب یاد کروا دی ہیں مام اس سب اس کو بہت سارا
ہاں کوئی کوئی بچپن پکڑ بھی لیتا ہے کوئی پکڑ وہو نہیں کرتا ہے
اتنا مارتے نہیں پڑتی ہے تو تورم پورا پیٹے لگتے ہیں دم ڈنٹے سے پڑھو پڑھو
ہوں
چے سات سال کے تو ہوی ہے سب یاد ہے ایک دم اور ابھی جو یاد کر لی نا ہے وہ کبھی نہیں بھولیں گی ہم لوگ عمر میں یاد کرتے تھے ہم لوگ جیسے یاد کیے بارہ تیرہ سال میں ابھی تک سب ختم ہو گیا کچھ کچھ یاد ہے پھر مطلب فاتحہ وتھیا کرنے کے لیے آئے تھے خمسہ یہ سب یاد کیے تھے ابھی سب ختم ہو گیا ہے باتیں کہنا رہتا ہے تو پہلے دیکھنا پڑتا ہے
ہ ہمے مار نا من پ رہا پانی کہی والا ایک دم
ہاں
ابو سب
ابو نماز پڑھنے کا تو ادر ہی ہے امی نماز پڑھ رہی ہے
امی بھی نماز پڑھتی ہیں ہمم
ہوں ہلکا زیادہ نہیں لیکن موسم ٹھنڈا کر دیا
ادھر تو نئی ہوا لیکن بادل گھیرا ہوا ہے
ہوں ادھر بھی ویسے ہی ہے کالا کالا
ہوں اور
ہوں سب ٹھیک ہے
ایڈمیشن کروانے کب جانا ہے داخلہ
اب ابھی اسکول میں مارک شیٹ آے گا تب تو آن لائن فارم تو اپلائی کر دیے ہیں اور مارک شیٹ آ گیا ہے اب اسکول سے لا لیں گے اور آن لائن کیے نا ہے اس میں جی ایل کالج میں لسٹ میں نام آئے گا لسٹ نام آئے گا اس کے بارے میں ایڈمیشن ہوگا
ہوں
لسٹ میں نام آنے کے بعد ہی ہوتا ہے مطلب ابھی دو سپتہ نہیں ہوگا
ہوں
دو سپتہ کے بعد ہی ہوگا
جی آن لائن کروانا ہے
ہوں اسی میں آن لائن کر دیا ہم مطلب ہو گیا ہے بس خالی جا کے مارک شیٹ وغیرہ سب جمع کرنا ہے
ہوں
آن لائن ہو گیا
کلاس اگر کرنا چاہے گی نا تو اچھا کا پڑھائی ہوتا ہے
ہوں بتائے تھے جو آن لائن کیے تھے نا بھیا ہیں بتائے تھے کہ اگر تم میتھ آنسلی ہونا تو تم کو تو ادھر یوٹیوب پہ بھی اتنا کوئی اچھا پڑھانے والا نہیں ہے اور دیہات کی لڑکی ہو ادھر بھی کوئی نہیں ہے تو اس سے اچھا تم جب میتھ کا کلاس ہوگا تب تک اٹینڈنس لگا لینا وہاں پہ
ہوں کلاس بڑھیا ہوتا ہے سر لوگ بولتے تھے کہ کم سے کم زیادہ نہیں آؤ تو کم سے کم سپتہ میں دو بار بھی تو آ
ہوں مہینے میں چھ سات بار چل جائیں گے نا تو ہو ہی جائے گا اب پڑھائی کرنے کے لیے اب اترے ہیں تب اتنا تو ہوگا ہی خرچہ رچہ
ہوں
دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے بک وک ملے گا تب تو کچھ اسٹڈی ہوگا
لیکن پڑھائی مست ہوتا ہے سارے ٹیچر لوگ ہے سب پڑھائی کروا
ہوں اسی لیے تو ہم وومنس میں نہیں لکھوائے کہ اس میں چار سال کا مطلب پانچ سال لگا دے گا اور کوئی ٹیچر سنتا بھی نہیں ایک ٹیچر پڑھانے والے بھی نہیں ہیں وومنس بکواس ہیں
ہوں
سارے ٹیچر لوگ اتنا اچھا سمجھاتے ہیں نا
ہوں
تو ان کا بات سن کے لگتا ہے کہ مطلب آتے ہی رہتے کبھی نہیں چھوڑتے
ہمم کلاس کرنے سے اچھا لگتا ہے کلاس
ہوں
اس سے اتساہ بڑھتے رہتا ہے
آنے جانے سے بھی تھوڑا سا سب لوگ سے لگاؤ ہو جاتا ہے
ہوں وہ تو وہ کی جاتا ہیں
ہوں
ٹھیک ہے اب رکھتے ہیں
ٹھیک ہے
خدا حافظ
خدا حافظ